ہلو وم بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
وعلیکم السلام بھائی ہاں بھائی ٹھیک آپ سب گھر میں ٹھیک ہو
بس دعا کیا کر رہے آج کل مصروفیت نہ کال نہ کچھ
آج کل کیا کریں گے بھائی اب تو میں کالج تھا آج دن بھر کالج تھا وہاں پر کچھ اسائنمنٹس بھرنے تھے اسی سے بہت ٹائم نکل گیا آج
چلو بھائی اچھی بات ہے تو میں سوچ رہا تھا اب کوئی آج موضوع چنیں گے تو اسی پہ تھوڑی سی بات کریں گے
ہاں بھائی کریں گے میں نے اس بھائی کو بھی کال کی تھی وہ جو ہمارا اور ایک دوست تھا نا اس کو میں نے کل بھی کال کی تھی شاید وہ شاید وہ کسی مصروفیت میں ہوگا چلو ہم لیتے ہیں کوئی ٹاپک اس پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ اٹھاؤ کوئی ٹاپک اسی پہ بات کرتے ہیں
موضو ہاں کوئی موزوع چنیں گے جس پہ بات کریں گے ٹھیک ہے نا تو مجھے لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہم بات کریں گے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے بارے میں ٹھیک ہے نا بھائی مطلب جو آج کل ٹیکنالوجی کمپوٹر آپ کو تو پتا ہی ہے کمپیوٹر کتنا مطلب کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو مطلب مختلف کاموں کے لیے یوز ہوتی ہیں یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا اور کمپیوٹر کی وجہ سے ہم بہت کام مطلب بہت کام اسا اسان ہوتے ہیں یہ ہسپتال اسکولوں میں یا کالجوں میں مطلب جو گھنٹوں کا کام وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے ا گر ہم بات کریں گے کمپیوٹر کے تو اس کے بہت سارے مطلب ایک تو فائدے بھی ہیں ایک نقصانات بھی ہیں اگر میں
لیکن ہاں ہاں
ہاں آپ کو لگتا ہے مطلب کہ آج کل کے زمانے میں کتنے فائدے ہیں کمپیوٹر کے آپ کے
لیکن میں بتانا چاہتا ہوں بھائی آپ کو ج جب بھی یہ سوشل میڈیا ہے اس کے نقصانات بھی زیادہ ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج کل کے ہم گھر گھر میں دیکھیں گے گھر والے دیکھیں گے وہ اپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹائم وقت نہیں دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے بھائی بہن کو وقت نہیں دیتا ہے بھائی بھائی کو وقت کیونکہ سب اسی پہ لگے ہوتے ہیں اس کے کچھ اچھے فائدے بھی ہیں لیکن ہم غلط یوز کرتے ہیں اس کا غلط یوز بھی ہوتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر غلط ہی یوز کرتے ہیں اس کا
ہاں وہ تو ہے ہی بھائی مطلب اگر آج کل کے بچے دیکھے کیونکہ ان کے ان کے ہاتھ میں یہی فون لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر اسکرین وہ تو ہوتے ہیں اسے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں پھر پتا نہیں کتنی کتنی میں آپ کو پہلے ہی بولا کہ اس کے نقصانات بھی ہیں فائدے بھی آپ کون کون کس پرپز کے لیے یوز کس ذریعے کے لیے یوز کرتا ہے تو وہ تو ہے ہی لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے اس پہ اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن آگے مطلب اس کو غلط یوز میں بھی لیتے ہیں لیکن اوور آل ٹیکنالوجی ہمارے لیے بہت مطلب فائدہ مند ہیں آج کل کے زمانے میں کیونکہ اگر ہمیں کہیں پیسے بھیجنے ہوں گے دور یا کچھ بھی یا کوئی آن لائن شاپنگ ہی کرنی ہوگی تو اس سے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں نا
ہاں بھائی وہ بات تو ہے یا کوئی دور ہوگا کوئی دوست کوئی بھائی جو پڑتا ہوگا دور یا کوئی بھی کسی بھی کسی بھی وجہ سے وہ بزنس کے لیے کسی بھی وجہ سے دور ہو ہو اس سے بھی ہم آسانی سے بات کر سکتے ہیں
ہاں وہ بات ہے کیمپوٹر کی اور آپ کو پتتا ہی ہے کمپیور بہت سارے اوسر ہو جیسے سی پی یو جس کو دماغ کہ کہتے ہیں کمپیوٹر کا وہ تو اس کے بہت بہت سے آسار ہوتے ہیں پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں بڑے بڑے اتنے بڑے کمپیوٹر ہوتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مطلب وہ ہم لے نہیں پاتے تھے لیکن آج کل کے زمانے ٹییکنالوجی ایسی ہیں کہ اگر چھوٹا آ اگر مب مطلب بڑا سا بھی کمپیوٹر ہوگا نا کوئی لیکن اس کو ایسی مطلب ہم نے ماڈیفائی کیا ہیں کہ وہ ان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہم نے ایسے بانٹا ہے کہ ہم آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ٹیکنالوجی کی مدد سے اتنی آسانیاں آئی ہے نا زندگی میں سرجریز آفس کا کام بینک کا کام دفتر کا کام سب کچھ اسی پہ ہوتا ہوتا ہے آج کل جو بھی کام ہوتے ہیں مطلب جو جو دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے کا کام وہ آسانی سے ہو جاتا ہے یہی نہیں اگر ہم گھر میں بھی دیکھیں گے ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمارے گھر میں فینز رائس کوکرز ہیٹرز جو بھی کام ہوگا وہ ٹیکنالوجی کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے اگر ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ بھی مناسب ہے صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے مطلب اگر ہم فون پہ بات کر رہے ہیں ابھی یہ بھی اسی کی بدولت ہے ٹیکنالوجی اگر ٹیکنالوجی نہیں ہوتی مجھے نہیں لگتا ہے یہ سب مطلب یہ سب ہو سکتا ہے آج کل کے زمانے میں ہے نا
بالکل درست کہا آپ نے بالکل درست کہا آپ نے لیکن اگر ہم دیکھیں گے دو چیزیں ہوتی ہیں پہلی چیز اگر میں دیکھوں گا کہ جب ہم دکان پہ جاتے ہیں وہاں پر کمپیوٹر جو لیتا ہے جس سے ہم سامان لیتے ہیں وہ کمپیوٹر پہ بل بناتا ہے لیکن وہ سیکنڈوں میں بھی بل بناتا ہے پہلے زمانے میں کیا تھا تھا وہ کیا کرتے تھے وہ ہاتھوں سے بھیل لکھتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا اس سے امپلائمنٹ بڑھ جاتی تھی لیکن جو ہی یہ کمپوٹر آیا اس سے جو امپلائمنٹ وہ کم ہوئی وہ اس دو طریقے سے ہم اس کو دیکھنا چاہیے آپ کو آئی میری بات سمجھ
ہاں وہ ب آپ کی بات صحیح ہے
انمپلائمنٹ بھی ہوئی نا اس سے جب مطلب جو ایک گھنٹ میں دو لوگ لگتے تھے کام کرنے میں اس سے ایک ایک ہی بندہ کرتے ہے جو دس لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ایک ہی بندہ کرتے کہا آ کہ ہ
وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ٹیکنالوجی کی مدد سے مطلب فائدے بھی نقصان بھی ہیں اس کے نقصان بھی بہت سارے ہیں آج کل بچے فون پہ بیٹھتے ہیں یا مطلب فیکٹری میں اگر دیکھیں گے تو وہاں مطلب جو اے آئی ہے ہمارا انہوں نے بہت سارے جاب ریپلیس کر دیے ہیں تو وہ سب تو ہے ہی مطلب آج کل کے زمانے میں اگر دیکھیں گے ایک حساب سے تو ایک حساب سے فائدہ ہے اور ایک حساب سے نقصان بھی ہے ہم یہ تو دونوں مطلب طریقوں سے مطلب اس کے نقصان بھی ہیں فائدے بھی
اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو بائیک یہ بات ہو گئی کہ آج کل کے جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں جو کہہ اٹھارہ سال سے کم ہیں مجھے لگتا ہے ان کو دور ہی ركکھنا چاہیے اس سے کیونکہ آج کل کے لوگ جو بچے ہوتے ہیں وہ ہیکنگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کسی کا اکاؤنٹ ہ کر لیتے ہیں کسی کا واٹسپ ہ کرتا ہے پریوی سے پریوی سے توڑتے ہیں کسی کیا آپ کو میری بات سمجھ آئی مطلب کہ مجھے لگتا ہے کہ کہ جو اٹھارہ سال کے بعد ہوگا بچہ اسی کو گھر والے ایلو کرنے چاہیے اسی کو دینا چاہیے گھر والوں کو یہ کمپیوٹر چاہے فون ہوگا کمپیوٹر ہوگا آیا میری پاس آپ
ہاں آگ کی بات تو بالکل درست ہیں کیونکہ مطلب آج کل کے زمانے چھٹے بچے زیادہ ان کو نہیں ان کوو پھر پتاہ نہیں گیمز کھیلتے ہیں جس میں گیملنگ ہوتی ہے پھر پتاہ نہیں کہاں کہاں پونچتے ہیں
اور ایک بات بات میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر جو کمپوٹر یا فون سے جو ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں میرے جو میں میں اس کے فائدے بھی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اس کے اس سے زیادہ نقصان ہے آپ بول لو گے آپ کیسے مجھے لگتا ہے جب بھی ہم پرانے وقت میں جب ہماری ماں ہم یا کپڑے لینے جاتے تھے یا گھر کے لیے کچھ خریدتے تھے ہم مطلب ایےسے ہی جاتے تھے آج آج کل اتنا بندہ آلسی ہو گیا اس کو گھر میں ہی سب کچھ چاہیے مطلب کہ وہ فزیکل فٹ نہیں ہوتا ہے وہ بندہ ہے یا چل چلتا نہیں ہے اس کو گھر میں ہی سب کچھ چاہیے مطلب اتنا آلسی بن گیا اس کی وجہ سے
ہاں وہ تو آپ ک آبپ کی بات بالکل صحیح ہے مطلب انسان ایک ہی جگہ بیٹھتا ہے پھر بیماریاں وہ سب لگ جاتی ہیں کیونکہ جب ان جب انسان گھر سے نہیں نکلے گا بس فون پہ ہی لگا رہے گا تو وہ تو ہوتا ہی ہے اسی لیے مطلب ٹیکنالوجی کے بہت سارے مطلب نقصانات بھی ہیں ہاں لیکن یہ ہم تک انسانوں تک یہ ہے مطلب ہم کس پرربز کے لیے مطلب کس وجہ سے اس کو یوز کریں گے اچھا اچھ اچھائی کے لیے یوز کریں گےیا برائی کے لیے اس پہ لیکن اب میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کی کہ اس کے فائدے بھی بہت مطلب ب بے شمار فائدے بھی ہیں اس کے تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو ٹیکنالوجی کو ہم مطلب بہت و مطلب دونوں وے میں مطلب دونوں طریقے سے ہم گن سکتے ٹ ایک فائدے کے لیے بھی یا تو نقصانات کے لیے بھی
ا مجھے آخر میں مجھے یہی لگتا ہے کہ جو بھی چاہے فون ہوگا کمپیوٹر ہوگا استعمال کرنا چاہیے انسان کو لیکن کھسی حد میں کوئی بیٹھتا ہے دن بھر فون میں اگر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دیکھے گا بھی مطلب نیوز دیکھے گا یا اچھی اچھی چیزیں دیکھے گا ج لیکن کوئی دن بھر بیٹھتا ہے اور اس کا جو گھر والوں کی لائف ہوتی ہے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتا ہے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا ہے اس سے جو ہوتا ہے اس سے مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک فائد نقصانات ہیں
ہاں وہ وہ بات وہ بات بالکل مطلب درست ہے کہ یہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ابھی ایک ہی جگہ پھر اٹکنا چاہیے اسی پہ خیر چھوڑو جو بھی بھی ہم نے باتیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مطلب یہ بہت فائدے مند
کر کے بہت سیکھنے کو ملا
ہاں امید ہے کہ مطلب ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے خود بھی تو یہ آ یہ باتیں آگے پہنچے ہم مطلب جو ہم کال کر رہے ہیں ہماری وجہ سے آگے پہنچے اور وہ بھی ان باتوں پہ عمل کرے اور بتا آپ کے گھر میں ابا جان کیسا ہے وہ ٹھیک ہے امیر ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے چلو بھائی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا بہت سیکھنے کو ملا چلو بھائی اللہ حفظ
مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
اللہ
چلو میں رکھتا ہوں اللہ حافظ